تم
وعلیکم السلام بھائی جان آپ کی آواز دیرے آ رہی ہے
بھائی جناب ٹھیک ہو سید ٹھیک ہے
الحمد للہ سب بھی ٹھیک ہے آپ سناؤ
بس الحمد للہ آپ اللہ آپ کی دعا اللہ کا کرم ہے اور آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
دعا آپ کی آپ کی آواز بہت دم میں آ رہی ہے
دبے یار یہ جناب میں تھوڑی سی سیٹنگ کر دیتا یار
تھوڑا سا بوجوں میں آپ کرھر پائیں گے بب کی آ رہی ہے جی جی
ہلو
ہاں اور کیا چل رہا ہے آج کل
بس یار آج موسم اچھا خوشگوار ٹھنڈا ہے
ہاں وہھی میں بھی دیککھ رہا تھا ی بہت اچھا موسم ہے بارش نہیں ہوئی لیکن امکانات لگتا ہے اس کے
جی بھائی جان امکانات تو ہے چلو یہ چلو امید رکھتے ہیں کہ ہوگی بارش ہوگی کیونہ بہت ٹیککسی نہیںییر جی بھائی جان بلکل ضورت بھی ہے بھائی جان بالکل بارش کے بہت سارے فائدے ہیں بھائی جان
ہاں وہ تو ہیں وہ صحیح بات ہے
اس سے کیا ہوتا ہے کہ پانی پانی بھی بچتا ہے بائی جان کسی کو کچھ باغوں میں دوائی وائی لگانی ہوتی ہیں وہ وہ ٹینکی رکھے گا ایس ہی باہر آنگن میں تو بارش کے پانی سے وہ بھی بھر جائے گی پھر
ہاں بہت سارے فائدے ہیں اور ریسائیکل بھی کرتے ہیں کچھ لوگ جیسے آپ بولتے ہو ریسائکلنگ کرتے ہیں اس کی یا ہمارے پیڑ پودوں میں لگتے ہیں یا ایگریکلچر سیکٹر جو بھی ہمارا اسی پہ ہیں زیادہ
بالکل صحیح بات
ہاں بارش کے تو بہت سارے فائد ہیں بازار تو بات تو صحیح موسم بھی خوشگوار بن ہو رہتا ہے پھر دو تین دن اور گراؤنڈ کی جو جو واٹر لیول ہیں اوور آل ہماری وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے پھر
جی بادرام فصلے وصلے یہ پھل پھول سب کچھ صحیح ہوتا ہے اس سے
صحیح کرنے والازے
اور بھائی جان یہ آپ کے وہاں پہ بہت سارے یہ پانی کے قدرتی وسائل ہے
ہاں ہاں بوس وہ تو ہیں وہ بات صحیح ہے نہیں پہاڑوں میں جو جہاں پہ بھی پہاڑ ہے نا پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پہ اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ قدرت کی ہے ہماری ایک تحفہ ہے ہمارے لیے ہماری کام ہی یہی ہے بس آپ پرریزرو کر کے رکھے
جی بجاہ ملک ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے جاتتے ہیں وسائلوں میں کودتے ہیں یہ نہاتے باتے ہیں اور پھر اس میں گندگی پھیلاتے ہیں یہ
ہاں یار اور کیا وہ سوپ ووپ استعمال کرتے ہیں نا آج کل وہ صابن کا سے ایک تو پولوشن بھی ہوتا ہے اور جو بھی اس میں بہت ساری اللہ کے ذروریات ہوتے ہیں جیسے
ہوں
مچھلیاں ہوتی ہیں اور بھی ذرعت ہوتے ہیں اس میں وہ ان کا بہت پرابلم ہو جاتی ہے ان کو اس سے یہ سوپ ات چیزنی نہیں آ کر
جی بعشاہس میں بہت سارے یہ
کیمیکلز ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر جب وہ اس پانی میں چلے جاتے ہیں تو وہ پھر الٹیمیٹلی جو وہ آگے آگے بہھج بہاؤ کے ساتھ آگے آگے بڑھتے ہے تو وہ سامنے والی ندی کو بھی یا سامنے والے با والے پانی کو بھی اپنے لپیٹے میں لے لیتا ہے
ہاں بیس صحیح پت رہ بھائی جان بارش کی ضرورت بھی ہے بارش کی اور اوور بارش جوب بولتے ہے نہیںا زیادہ ضرورت سے زیادہ بارش وہ نقصان ہی کر دیتی ہے
جی جی وہ ایک مقدار میں ایک جو تناؤ ہوتا ہے اس کا وہ اپنے مقدار میں ہونی چاہیے
ہاں وہ بات صحیح ہے ہر چیز کا مقدار میں ہی ہونا سب ٹھیک ہوتا ہے چاہے کوئی بھی پ لو زندگی کا
بالکل بھائی کبھی کبھار جب ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تب بارش ہو جاتی ہے اور وہ بھی وہ پھر ہمیں ہی نقصان دہ سک ہے ج بالکل بھائی جان بکل تو صحی فرمایا
اب یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جو ہمارے ہاتھ پ وہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے ہمیں اپنے ماحول کو صاف رکھنا اور زیادہ پولوشن بھی نہیں کرنا ہے اور اوپر سے نا پیڑ جتنے ہو سکے اتنے لگائے اور کنزپشن جتنا ہوگا نا ایل پی جی کا یا
گرین گرین چیزوں پہ زیادہ استعمال کرے یار مطلب یہ نا جو کاربن ڈائی آکسائڈ کام امٹ کرتے ہو یا اور بھی چیزیں ہیں جیسے سائیکلس کو میجرلی استعمال کرے یا چارجیبل گاڑیاں جو بھی آتی ہیں اور جتنا ہو سکے صحت کے لیے پائیدل ہی ٹھیک پائیدل ہی ٹھیک رہتا ہے انسان کے لیے
بالکل بھاشند آج کل کا موسم بھی یہ پتہ ہی نہیں چلتا کبھی اولے برستے ہیں کبھی بارش ہوتی تھا اور کبھی تیز دھوپ تو ہماری گار میں بجیں اس ہم کسی کو شروعات کر سکتے جی میں جی ب جان بالکل وہ ہے نا قدرتی یہ جو گلوبل وارمنگ ہم کہتے ہیں تو وہ بھی ایک یہی ہے کہ بہت گرم موسم میں یہ سیلاب باڑھیں آئیں گی تو جیسا ہم آج دیکھے اتنا گرم موسم ہے تو باڑھیں آ رہی جا رہی ہے
صحیح پر میں بجانوں
لینڈ سلائڈس ہو رہے ہیں
ہاں یہ تو ہو ہی جائے گا نا زمین کا جو گرپ ہو جاتے ہیں وہ تو جب ہم ڈیفارسٹیشن کرتے وہ جو پیڑ انہیں اپنے روٹ سے گرپ کیا ہوتا ہے نا سرفیس کو وہ تو ان دا اینڈ کم ہی ہو جائے گا نا اب جب ہم کاٹتے ہیں تو کے جو روٹس ہوتے ہیں وہ سوکھ جاتے ہیں ان دا اینڈ اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ گرپ کم ہو جاتے ہیں شاید روڈ ہو جاتے ہیں اپنی جگہ سے جاتے ہیں
جی بان نا چین کےے کچھ سائنس دان تھے تو انہوں نے زمین کھو دی تھی نیچے
جی جی
تو جو بھی وہ نیچے کھوتے کھوتے چلے گئے تو ان کا یہ جو شستر ہوتے ہیں جسے کھودتے ہیں تو وہ بھی پگھل گیا نیچے گرمی سے
ہاں وہ بات ہوگی یار وہ بات صاہی ہےیار
تو لیکن کسی کسی سائنسدان کے پاس کچھ طاقتیں تھھی تو اس نے اس کے نیچے کھوودا اور وہ نیچے امیرکا میں نک اتر گئے نکل گیا
نہیں اندین تو ایک سرفیس ہی ہے نا گول یہ ہے اس میں اگر آپ جاا ڈیپ جاؤ گے اندن آپ کو سائڈ سے نکلنا ہے
جی بھائی جیسے ہمارے پاس ایک کرکٹ کی بال ہوتی ہے اگر ہم ایک سائڈ سے
کوئی نیل ٹوکیں گے وہ جب سے ایک سائڈ سے جو نکلے گا نا دوسرے سائڈ سے
بالکل بالکل بائی چانس
ہاں یہ تو ہے قدرت کا نظام ہے ایسے ہی رکھا ہے
جی بھاشانی قدرت کے نظام بھی بہت
دیکھو قدرت کا کتنا اچھا نظام اگر یہ گول نہیں ہوتا ہے ایک فلیٹ سرفس ہوتی ہے پھر تو ایک
تو ایک اینڈ ہوتا نا اس کا جی جی اور یہ بھی ہے بھائی جان کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ پر یہ نا ایک پورے اصل میں پرفیکٹ نہیں ہے لیکن یہ بہت خوبصورت ہے ہاں وہ بات سحیح ہے
بھائی جان جو ہے جو یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک ہے نا خوبصورت زندگی کے بارے میں جو سوچ سکتا ہے تو اسے اس کے انت کے بارے میں نہیں ان کے بارے میں کے بارے میں
صحیح فرمایا آپ
کی جوگی ہے روحانیت اندرونی یہ وہ کلب والا سکون ہے اور جو بہت ساری چیزیں اس کا اچھا لگے گا اس کو بھی لگے گا کہ نہیں میں نے بھی کچھ دن گزارے ہیں خدا کی قدرت بھی عظیم ہے
صحیح تھا یہ بس یہ قدرت کے جب قدرت کی چیزوں میں دیکھتے ہیں اتنی پروفیشن اپ کو کہیں نہیں ملے گی جتنی قدرت کی چیزوں میں ہم جو بھی ارٹیکل چیزیں دیکھتے ہیں چاہے کوئی بھی چیز جو دنیا میں انسان خود بناتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں لیکن قدرت کے جو وسائل ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر دیکھیں ہم جھوٹی چھوٹی جو اللہ نے بنائے ہیں چیزیں جائے پیڑ ہو چاہے جانور مختلف دیکھیں ان کی شیپ کتنی اچھی ہوتی ہیں پوری پروفیشن لگتی ہے اس کی
جی جی جی
کچھ نہ کچھ تو میں رہتے ہیں اس میں ایک تو وہ انسان کو بھی نقصان دہ ہوتے ہیں
جی بھائی جان قدرت کو بھی نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی پلیٹ بکھی کو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سنتلن بنا رہتا ہے نا دنیا میں تو یہ تھوڑا اس کو اوپر نیچے کب گاڑی جاتا ہے تو چوپی توازن بگڑ جاتا ہے تو الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو بہت سارے وسائل قدرتی وسائل وسائل ہوتے ہیں تو ان کا جو اپنے مقدار میں جو ان کا یہ ہوتا ہے لیول وہ بہت ہی نیچے گزر جاتا ہے تو اس سے ہمیں کیا سیک ہمیں یہ یہ کہ ہم ان کو نا محفوظ رکھے اور اچھے ایک سنتلن کی حساب سے انہیں اپس میں بانٹے یا اسے استعمال کیے تاکہ انے والی نسلوں کو بھی کسی چیز کی پریشانی نہ ہو
صحیح فرمایا ہمارا فر ہماری جو ذمہ داری ہے نا ماحول کو جتنا ہے نا اتنا صاف رکھے استعمال کر جتنی سس چیز اپ نے پروڈکٹ
بناؤ بالکل صحیح فرمایا بھائی جان اپ نے جی جی اپ بہت ذہین ہو بھائی جان اپ اپ کی بہت اچھی بچار ہے
بس یار یہ کچھ زندگی کے ایکسپیرینسز اپ کو سکھاتے ہیں اپ جب پڑے ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ سیکھ جاتے ہو کیونکہ آپ جب پوری دنیا گھومتے ہو ایک دوسرے ملک کو دیکھتے ہو جیسے ہم دیکھتے ہیں ابھی سنگاپور میں اتنے وہ لوگ اتنے اتنے گرین بلڈنگس بنا رہے ہیں نا وہاں پہ اور سولر انرجی کا استعمال کرتے ہیں ان کو وہ زیرو مطلب نا زیرو آرٹیفیشیل چیزیں لگتے و ان کوب
جی اور اتنا وہ نیچر کو استعمال کرتے ہیں نا پوری لائٹ
پوری ڈائریکشن کو بنا کے چیزیں
چیز کرتے تو بائی چانس جیسے کہ آپ نیو یارک گئے تھے اپنے دورے پہ تو آپ نے وہاں پہ کون سی یہ عمارتیں دیکھی جو یہاں پہ ضرورت ہے انہیں تھوڑا وہ نئے سے مرمت کرنے کی
نہیں میں نے سینٹرل پارک کے آس پاس جتنی بھی بلڈنگ ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی ہے کیونکہ اور وہ بیی بس وہ نا بلڈنگ اس کو ڈیزائن کرتے سن لائٹ کے حساب سے اور ان کے جو سولر پینلز ہیں ان کو ساؤتھ فیسنگ رکھتے ہیں مطلب میجر
کہ ان کا یہی تھا وہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ
سن لائٹ کو فیس کریے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا
جی باجان بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے ان لوگوں نے بھی بائی چانس وہی آئیڈیا لیا جیسے آپ نے وہاں پہ دیا تھا نا وہ اسکاٹ لینڈ میں دیا آپ نے وہ بڑے والے جو وہاں انہوں نے ایک ٹاور جیسا بنایا تھا تو آپ نے اس کا بہت ہی اچھے سے وکلپ دیا تھا انہیں تو وہ بھی متاثر ہوئے اس آپ کے آئیڈیا سے
وہ بات چیے یار اس پہ یہ جو م آپ سیکھتے ہو نا ایکسپرینس بھی ہو جاتی ہیں اور بہت ساری ابھی این جی اوز کام کر رہی ہیں آرگنائزیشن کام کر رہ ہیں انٹرنیشنل لیول پہ تو یہ چیزیں ہمیں بولتی ہیں ایک ایک کوڈ ہے بائی لز جس کو ہم فالو کرتے ہیں تبھی یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں
جی جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے بائی چانس تو وہ لوگ بھی آپ یہ کام ہو نا آپ کے وکلپ سے بہت ہی متاثر ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ آپ نیو یارک میں ایک بڑا سا یہ پروجیکٹ جو وہ کھولو گے اور آپ وہاں پہ دیکھو گے کہ کیسے کیا کرنا چاہیے جس سے توازن وہ نا قدرتی توازن پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے
ہاں بھائی وہ چیز وہ چیز تو صحیح ہے نیچر ہماری ف